ہلو السلام علیکم ا جان اور کیسیے ہیں آپ خیریس
ٹھیک ہوں اللہ کا شکر الحمد للہ ہم میں سب خیریت سے ہیں
ہاں اور آج آپ کچھ متفقر س دکھائی دے رہی ہیں خیریت تو ہے
ہاں خری ہاں خرییا سے ہیں ہاں الحمد للہ سبکاری ہیں بس زندگی معاملات اور ذمہ داریوں کے بارے میں میں ہوچ رہی تھی
امی جانا ہمیشہ دوسروں کی فکر میں رہتی ہیں کبھی کبھی آرام اور سکون کبھی خیال کیجیے اور اتنا سب مت سوچا کریے
بیٹی ماں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے اولاد کی خوشیوں میں خوشی اور ان کے غم میں غمگین ہو جات ہو جات ہوتا ہے
جی بالکل صحیح صحیح کہا آپ نے وہ آگ جان ہمیشہ ہماری اشائ سے اور تربیت کے لیے بے شمار قربانیاں دیتی ہیں اور ہمیشہ تیار رہتی ہیں نئی ذمہ داریوں کے لیے
یہ تو ہر ماں کا فرض ہوتا ہے اسلی اصلی خوشی تو اس وقت ملتی ہے جب اولاد اچھے اخلاق اچھی نئے کردار کی مالک بن جاتی ہے
بے شک بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا آپ ہمیشہ درست فرماتی ہیں بعض اوقات انسان وقتی پریشانیوں سے گھبرا جاتا ہے اور مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے اسی فکر میں لگی رہتی ہیں
بیٹی زندگی کی مشکلاتیں اور آزمائشیں آتی رہتی یہ مگر صبر اور ات استقامت اختیار کرنے والا کبھی نام کام ناکام نہیں ہوتا
جی بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا آپ کے وقتوں کو دل کو عجیب سے اطمینان بخشتی ہے بہت سکون ملتا ہے آپ سے بات کر کر آپ ہمیشہ درست بات کہتی ہیں اور آج کل لوگ دنیاوی اشائشوں کے پیچھے بہت بھاگتے رہتے ہیں مگر سکون پھر بھی نہیں ملتا بس یہ سکوون کی زندگی چلتی ہے ہمیشہ
یہی وقت جب اللہ تعالی ہر بھروسے مضبوط کرنا چاہے تو رب رب اپنے بندے کو پیدا کرتا ہے وہی اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے
بے شک بے شک آپ نے بالکل صحی فرمایا اور یہی وقت ہوتا ہے اللہ کو صلہ سے صبر کرنے کا صبر کی امید لگانے کا زندگی اسی پر ہے بس آپ مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی کہ آپ ہر حال میں مطمئن کیسے رہتی ہیں اتنی پرسکون کیسی رہتی ہیں
بیٹی اطمینان دولت اور شہرت سے نہیں ملتی بلکہ شکر گزاری آ ن کا کا کائنات اور اللہ کی اں سے حاصل ہوتی ہے
امی آپ کو اگر ٹھنندا لگ رہا ہے تو آپ پانی پی سکتی ہیں آپ کی آواز مجھے تھوڑی ایسی ہی لگ رہی ہے اور یہ بات واقی بہت قیمتی ہے کاش ہر شخص اسے سمجھ لے آپ نے بالکل درست فرمایا آپ بالکل
کیونکہ سکون دل کی کیفیت ہے اور دل کا سکون شف لگا کہ ذکر سے ہاتص
بشب بیشب بے شک بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہبات تو آ گئی بہت قیمت ہے کہ کاش ہر شخص اسے سمجھ لے اور ہرر شخصے سمجھ لے اسے جان لے کیونکہ پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں زندگی میں زندگی مصبر کی ضرورت ہے ہو جائے تو انسان سکون کے ساتھ گزار سکتا ہے
بیٹی میں نے زندگی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس پر لے جا کر فکر کرنے کی بجائے دعائیں اور کوششیں کرنی چاہیے
بالکل امی جان آپ نے صحیح فرمایا آپ کی باتیں سن کر دل چاہتا ہے کہ ایک گھنٹوں آپ کے پاس بیٹتی رہوں اور باتیں کرتی رہوں اور صبر اور دعاؤں سے ہی انسان کا زندگی آسان ہوتی ہے صبر تو سب سے بڑی چیزیں جسے کرنا اور کہنا تو آسان ہوتا ہے پر صبر کر کے مشکل ہوتا ہے اور صبر کے ساتھ ہی زندگی آسان ہو جاتی ہے
ہاں بیٹے ذرا مجھے کھانسی ہو رہی ہے ذرا میں پانی پی لوں ذرا
جی جی آپ پانی پی لیجیے آرام سے
جر روپیہ پانی پینے ذرا ٹھنڈا لگ رہا ہے مجھے
ہاں پھندا لگ جاتا ہے آپ کو اکثر کبھی کبھی تو یہی میں کہنا چاہوں گی کہ پھندے کا خیال رکھیے اپنے پاس ایک بوٹل رکھ کے بیٹھا کریے تاکہ بوٹل آپ اپنے پاس رکھیں گی تو اس سے آپ کا پھندا بھی صحیح رہے گا اور پانی آپ پیتی رہیں گے اپنے پاس ہمیشہ ایک بوٹل رکھا کرے اور پانی کو ہو سکے تو ہمیشہ ابال کر پیجیے تاکہ آپ کو سکون رہے صحیح لگے
ہاں چلو صحیح ہے جیسا تم ٹھیک کہ رہے ہوے کبھی کبھار میں پی لیتی ہوں صبح کے ٹائم خالی پیٹ پی لیتی ہوں تو مجھے ذرا فائدہ ہو جاتا ہے سا پینا نا صاف ہو جاتا ہے میرا کھانسی باسی چور ہوتی ہے وہ کھنڈ جو لگتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور میںت میں کہہ رہی ہوں تو میں نا اور یہ تمہارے بات کا جواب میں دے رہی ہوں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو رشتے کی قدر کرنا دنیا کی ہر نعمتوں ہر نعمتوں دو بالا مل سکتی ہے مگر مخلص رشتے آسانی سے نہیں ملتے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں رشتوں کی قدر کرنا تو بہت زیادہ اہمیت ہے آج کل تو رشتوں کی قدر بچی ہی نہیں ہے بس کچھ ہی رشتے بچے ہیں جن کی قدر کرو ورنہ آج کل اتنی دلوں میں محبتیں نہیں ہے خاندانوں میں وہ محبت نہیں ہے دوسرے انسان اگے بڑھ سکے بس اپ کی باتیں دل کو چھو جاتی ہیں اللہ تعالی اپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رکھے اپ سے بات کر کے دل کو سکون مل جاتا ہے اور گھر میں سب کیسے ہیں آپ دونوں صیح ہیں میری پیاری بہن صحیح ہے
ہاں والدین کی خدمت اور بزرگ اور بزگی کا احترام انسان کے نشیب میں برکت پیدا کرتا ہے
جی بالکل دست فرمایا میں پوچھ رہی تھی آپ دونوں گھر میں ٹھیک ہے میری پیاری بہن اور آپ صحی ہیں
ہاں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیٹییا ہمیشہ خوش رہیں میری بیٹیاں ہمیشہ خوش رہیں کامیابی رہے نیک رہا
عمین عمین جی بالک کولاامین سمامین
دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ عطا فرمائے
عمین آمین سم عمین بس آپ کی دعائیں دل کو چھو جاتی ہیں آپ ہمیشہ ہمارے لیے ایسی دعائیں کرتی رہا کریے دعائیں کرتی رہا کریے آپ کی دعائیں ہمیشہ ہمیں سکون دیتی ہیں اور ہمیں بری آفت تو پریشانیوں سے بچاتی ہیں بری آپ پریشانی سے بچاتی ہیں آپ اپنا خیال رکھا کریے
کی دعا اور محبت ہمیشہ اراد کے ساتھی رہتی ہے اور تم نے آج کیا کھانا بنایا ہے سلیلا
ہ جی الحمد للہ میں نےا آج کھانا میں نے آج بریانی بنائی تھی بہت بڑھیا بہت بڑھیا بہت بڑھیا بریانی میں رہتی ہمارے گھر میں کو دعوت دی تو دعوت میں سب لوگ آئے ہوئے تھے تو انہیں گفتگو میں بس اب بریانی بنائی تھی اور بتائیے آپ نے کیا بنا لیا کھانے میں
میں نے تو دال چاول بنائے تھے دنے مسور کی دال چاول بنائے تھے تو وہ ہوں اور وہ بیٹی چھوٹی بہن تمہاری کھانا وانا لے گئی اور ناشتہ واشتہ کر کے چلی گئی تیں تو اب میں کھانا کھاؤں گی اب میں کھانے کا ٹائم ہوگا گیا میرے
جی بالکل آپ کا تو کھانے کا ٹائم ہو گیا آپ کھانا کھا لیجیے گا اور دال چاول تو بہت مزے دار بناتی ہیں آپ دل کو سکون ملتا ہے کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے اور گرمیوں میں تو اس ٹائم موسم ایسا چل رہا ہے تو گرمیوں میں تو بہت زیادہ اچھا لگ دال چاول کھانا
ہاں اچھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اور تمہارے بیب کیسا ہے بیٹا
ہاں میرا صحیح ہے نواز صاحب کا سو رہا ہے ابھی
اچھا اچھا اور کچھ کو کھلانا پلانا کچھ کر رہی ہے اس کا
جی الحمد للہ سب کھلانا پھیلانا جی ماشاء اللہ دلیا کھچ کچڑی سابو دانہ یہ سب کھا لیتے ہیں آرام سے انیں میں گزر جاتا ہے پورا دن مصروف ت میں نکل جاتا ہے پت ہی نہیں لگتا
صی ہے صیح ہے ہاں صحیح ہے اور گھر گھر میں صفائی وفائی کر لی
جی جی جی الحمد للہ سارے کام ہو گئے ہیں سارے کام سے فارغ ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں میں ہاں اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ کھانا کھانے کی تیاری کر رہے ہیں ہمیں بس اور سنا ہے آپ کے گھر آپ کے گھر میں آپ کی نواسی آئی میں بہن کی بیٹی
ہاں میری بہن ہاں میری بہن کی بیٹی آئی ہوئی اور
ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلیے ان کو میری طرف سے پیار کرنا اور ان تو خیال رکھنا ان وال نے پریشان تو نہیں کر رہے تو خیر بہت چھوٹی ہیں وہ
اچ ہے بچی بہت اچھی ہے بولی بہت بچی ہے ب پیاری ہے ہاں یہ ہے کھانا پینا نہیں کھاتی بس یہ میں کہتی ہوں کھانا کاو موٹی ہو جاؤ ب یہ کھانا نہیں کات کچھ کھائی نہیں رہی ہے بریانی میں نے ایے ہی بس تھوڑے تھوڑے دو دو ن والے کھائے ہیں
چلیے ان کی امی سے کہیے گا ان کا خیال رکھیں خوب زیادہ نہیں تو یہ کمزور ہو جائیں گے ایک اور ان کو میرا پیار کرنا چلیے پھر بات ہوگی آپ کھانا کھا لیجے
چلو صحیح اچھا بھائی
اللہ حافظ
چل اپنا دھیان رکھنا ہے بی کو بہت بہت پیار کر کرنا اپنے اپنے شہور کو میں دس سلام کہ نا اچھا بھائی اللہ حافظ اللہ پاک خوش رکھے آباد رکھے تمہ تمہارے کاروبار میں ک برت
ع چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ سسلام عم